تو
وعلیکم السلام بھیا
اور بتائیے جی بھائی جان میرا بھی بڑھیا ہے امی ابو لوگ کیسے ہیں بھائی جان
جی ب جن
کھانا کی ہوا ہے بھائی
کھانا ہوا ہے دال چاول سبزی چٹنی تھا سلاد تھا پھر اور آپ کیا کیا ہاں بھ جان
ہم کھیں ہم چاول دال سبزی اس کے بعد چنا کا دال تھا بھائی جان اس کے بعد مطلب کہ روٹی کائے اور بتائیے تو امیی جان ابو جان لوگ سب ٹھیک ہے ب ج
سب لوگ بڑیا سب کائی رہیے س بھجن آپ اپنا بتائیے اور کیا کر رہے ہیں بھائی جان
بھائی ہم کچھ نہیں بٹ کھیل رہے تھے بھائی آپ اپنا بتائیے بھائی جان وہاں کا تو موسم کس طرح
موسم تو بھائی جان بہت گرمی پڑ رہی ہے بھائی جان بہت گرمی اور بہت زیادہ گرمی ہے بھائی جان آ تو چالیس ڈگری چالیس ڈگری گرمی ہے بھائی جانی اچ
ہ ادھر کا موسم تو بھ جان کھی نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ ٹنڈی ہے بھائی جان کل رات کو بارش ہوئی تھی بھائی جان تو وہی مطلب کہ کافی مٹی گیلی کرتی تھی آج تھوڑی دھوپ اگی ہے نکلی ہوئی ہے تو مطلب کہ وہی مٹی کو ہم کیا کر رہے اس کو بڑھیا سے سنبھال ا اور اس میں پودے لگا پودے لگا رہے ہو ج
پیڑ اڑ لگایا کہ نہیں بھائی جان گھر کے آس پاس
ہاں بھائی جان لگا لگائے نہ پ ابھی گلاب کا پھول کا پودا لگا رہے تھے اس کے بعد کہ رل کا جو پھول ہوتا ہے لال والا
جی بھائی
وہ لگا رہے تھے اس کے بعد امرد کا دو چار پودا لگا نیمبو کا بھی پیڑ لگا رہے بھ جان یہی سب تو لگا رہے تھے تھڑا ابھی تھوڑا سمے تھوڑا پانی پی لے پینے کے لیے ابھی تھوڑا نکلے تھ
جی اور پت ہی گھومنے وومنے کا ارادہ ہے کہ نہیں کہیں پہ
نہیں بھائی جان ابھی تو گھومنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ جائیں گے بھائی جان تھوڑا پہاڑ دیکھنا آپ کا گھومنے کا ارادہ ہے بھائی جان
جی بھائی جان ہم ہم بھی جائیں گے پہاڑ دیکھنے وہ برف نہیں گرتا ہے اوپر سے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان
یا میں جانا ہے بھجن پہاڑ دیکھنا ہے پھر پتلی پتلی جو پگ ڈنڈی سی گلی نکلتی ہے وہ دیکھ ئے ج مطلب پراکرتک سوندر سے پریپورن جگہ دیکنا ہوئے ج پہاڑی ارییا جانا ہے ہے
امی جان ابو جان کے ساتھ جائیے گا تھی ابو جان ابو جان کے ساتھ جائیے گا
جی بھائی جانام ہی جانیں ابھی کے ساتھ جائیں گے اور آپ اکیلے جائیے گا کہ بھ جان امی
ہاں ہمب جائیں گے تب نہ بھ جان جائیں گے تو اکیلے ہی جائیں گے
اچھا اکیلے جانا ہے مطلب
ہوں
اور بتائیے بھائی جان مطلب آپ کا آپ کو کھیل میں کیا پسند ہے بھائی جان
تو بلیی ڈانڈا کلتے ہے بھائی جان فٹبال کلتے ہے
گلی ڈنٹا میں بھائی جان کتنے مطلب کتنے کتنے آدمی بھائی جان گ گھنٹہ میں کھیلتے ہیں
گلی ڈانٹا میں بھائی جان ویسے تو آٹھ آدمی ہم لوگ کھیلتے ہیں بھائی جان چار چار کر آپ کھیلتے ہیں کیا بھائی جان
جی بھائی جان چھ چھ آدمی نا
ہاں وائی جان چھزار آپ کھیل لتے
جی بھائی جان ہم کو مطلب گلی ڈنٹا اور فٹ بال ک کرکٹ یہ تینوں گیم بہت مطلب تینوں کھیل بہت اچھا لگتا ہے بھائی
ا بھائی جان ہم کو تو شطرنج بھی کافی پسند ہے ہم شطرنج کافی کھیلتے ہیں
ہاں سطرنج بھی مطلب دماغ کا ایک وہ ہوتا ہے نا وہ مج بت ہوتا ہے دماغ سکریہ ہوتا ہے اس سے
ہاں ہاں کھانا ویسے کیا کیا کھائے بھائی جان اور کیا کیا بنا لیتے
کھانا تو ہم بنا لیتے ہیں بھ جان دال چاول سبزی بنا لیتے ہیں
کیا کیا چک سد کیا کیا چک سلجا
پنیر مٹر کا سبزی بنا لیتے ہیں پھر آلو گوبھی کا مطلب سبزی میں جتنا کچھ ہوتا ہے بھ جن سب اچھے سے بنا لیتے ہیں بھائی جن انوبو ہو گیا ہے بھ جن باہر رہتے ہیں نا باہر رہتے تھے تو خود سے بنانا پڑتا تھا تو اسی لیے انوبو ہو گیا سب بنانے کا آپ بتائیے نا بھائی جان آپ باہر آپ باہر میں گئے تھے تو خود سے بناتے تھے یا باہر سے کھانا کھاتے آڈر کر کھاتے تھے لے
ہاں جان ہم لوگ مطلب کہ ہوتے تھے کہ ہم لوگ ا خود سے بھی بناتے تھے جیسے ہم لوگ کچھ کچھ لوگ تھے تو خود سے بناتے تھے اور کچھ لوگ باہر کے کھاتے تھے جس دن مطلب کہ کھانا گھٹ گیا جس کا گھٹتا تھا بھائی جان وہ لوگ بناتے تھے خود کا
اچھا بھائی جن
اور بھی ہم لوگ کافی بار پنیر کا سبزی بنائے ہوئے مکھنی پنیر مکھنی یہ سب بنائے ہوئے ہے بھا
خود سے بنا لیتے ہیں بھائی جن
ہاں بھائی جان بن جاتا ہے
اچھا بھائی ج
اور آپ کو آپ بناال بائی جان ہاں بھائی جان کو ب
جی بھائی جانا ابھی تو پنیر مک بنایا نہیں ہے لیکن سوچ رہے ہیں بنانے بنایا جائے گا سوچ رہے ہیں کیسے بنتا ہے بھیا
اور مطلب کہ کیسے بنتا ہے دیکھیے مکھن کے ساتھ بنتا ہے مکھن ویسے آپ کو اچھا لگتا ہے
جی مکان تو اچھا لگتا ہے بھائی جان
ہاں بائی جا
جی بھائی جن مکھن بہت اچھا لگتا ہے ہم کو
اور کچھ بتائیے نا کچھ بنانے کا طریقہ بھ جان وہ آم کا سربت
جی آم ہاں آم کا سیزن چل رہا ہے بھائی جن صحی پوھے آپ وہ مطلب اس کا شربت بنانے کا پوچھ رہے ہیں
ہاں
مطلب سب سے پہلے جے باغوانی میں سے جو آم ہوتا ہے وہ توڑ کر اس کے بعد اس کو لا کے گرم پانی میں ابال کر
اس کے بعد اچھے سے اس کو ملا کر ہاتھ سے چھیل کر مطلب اس کا چھلکا ہٹا کر ہاتھ سے اچھے سے ملا کر اور مطلب جی اتنا ماترا میں پانی ملانا ہے جتنا بنانا ہے جتنا گلاس اتنا ماترا میں پانی لے لیجے اس اس کے بعد وہ آم چھیلا ہوا میں مطلب ملایا ہوا اس میں پانی میں ڈال کر اور چینی کے ساتھ چینی تھوڑا ملا دیجے مطلب آپ کھاتے ہیں کہ نہیں بھجن چینی
ہاں بھائی جان
چینی کھاتے ہیں تو مطلب تھوڑا سا مطلب کوانٹی مطلب ماترا چینی کا کم ہی ہونا چاہیے کیونکہ چینی سواستھ کے لیے بھی ہانیکارک ہوتا ہے بھیا تو اس کو ملا کر اور جیرا جیرا کو ڈال کر اور اچھے سے ملا کر پی لیجے دھوپ سے بہت راحت دیتا ہے بھائی ج
اور گڑ کے ساتھ کھائیں گے تو کیسا ہوگا
گڑ کے ساتھ تو اور اچھا ہوگا چینی سے تو اچھا گڑ ہوتا ہے بھائی گڑ اچھا رہتا ہے
اور سواد
سواد تھوڑا مطلب چینی کی اپیکھا سواد اس کا تھوڑا مطلب اچھا نہیں لگے گا لیکن اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے بھ جن دوا بھی تو اچھا نہیں لگتا ہے
عید تو بات ہے پر ایک سو پر آم ہے تو اس کے سواد کے لیے ہی تو لوگ کھاتا ہے تو جب چینی ملا دی جائے گی تو سواد اچھا ہوتا ہے
ایسے بھی کچا آم کا سواد اتنا اچھا نہیں رہتا ہے بھ جن کھانے میں بھی ہان کارک کرتا ہے لیکن اس کا وہ جو بنانے کا طریقہ ہے اس میں جو ملایا جاتا ہے وہ وہ اس کو بدل بدل دیتا ہے وہ شریر کے لیے بہت فائدے مند بنا دیتا ہے بھائی جن
ا
سمجھے بھائی جم
ہاں بھائی جان
ہاں
تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ پ یہ ہوئے
جی بھائی جان بہت بہت اچھا لگتا ہے لاجواب لگتا ہے بھائی جان
مطلب آپ کھائے ہوئے ہیں نا بھائی جان
جی بھائی جان کھائے ہوئے پیے بھی ہوئے ہیں کھائے بھی ہوئے ہیں اس کو بنا میں ملا کر چینی ڈال کر اور ایسے بھی کھایا جاتا ہے بھائی جن
چلیے تب تو اچھی بات آپ کو کس طرح لگا آپ کو اچھا لگا
جی بھائی ج اور بتائیے بھائی جان آپ آپ کو کیسے سربت مطلب شربت پینا پسند ہے آپ کو
ہم کو تو بھائی جان نیمبو چینی پانی والا شربت پینا کافی پسند ہے بھائی جان
اچھا بھائی جن کیسا لگتا ہے بھائی جان
ارے بہت اچھا لگتا ہے بھائی جان ہم تو راستے میں جاتے ہیں تو سکنجی لوگ بیچتے ہیں بھائی جان
جی
تو مطلب کہ مطلب کہ ان کے دکان پر سے دس دس روپے میں دیتے وہ پورا ٹھنڈا پانی مطلب کہ کرتے وہی تو ٹھنڈا پانی ان کا رہتا ہے اس میں چینی ڈال کے بناتے بھیا
کتنا روپئے گلاس ملتا ہے بھائی
دس روپے میں قب ڈھائی سو ایم ایل دیتے ہیں بھائی جان لیکن سواد بہت اچھا رہتا ہے اور پورا ٹھنڈا رہتا ہے اور ہم جب دھوپ میں جاتے ہیں بھائی جان اور راستے پہ ملتا ہے تو پورا گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے ایک گلاس پی لینے میں
اور بھائی جان آپ کا سواستھ کیسا ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان سوستھ تو سب کھہ رہیے تھے سواستھ میں کیا ہوگا وہی بیچ میں تھوڑی کافی موسم ادھر ادھر نہیں جا رہی تھی تو وہ و تھڑ س سمسیا ہوئی لیکن اب ٹھ ہے بھائی جان سواھ
ہم ابوولو کا سواست ٹھیک ہے بائی جان
ہاں بھائی جان ان کا سواستھ ٹھیک ہے
ہ چل
چلیے بھائی جان اور بتائیے امی ابو آپ کے امی جان ابو جان لوگ کا سواستھ ٹھیک ہے
طبیعت تھوڑا خراب ہو گیا تھا تو دوا لا کر دی ہیں کھائی ہے تو اب تھوڑا راحت ہے پہلے سے
وہ تو مطلب کہ وہ موسم جو بدل رہا ہے اس
جی بھائی جان گر گرمی کے کارن ہو رہا ہے بھائی نی یہ سب
او تو وہ تو ابھی ہوگا کچھ دن ٹھیک ہو جائے گا وہی آم کا رس پلا دیجیے ٹھیک ہو جائے گا
جی بھائی جان جا رہے ہیں جا رہے ہیں فلواری لا نے آم
ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کر پھر مصرف ملتی ہے تو پھر سے بات ہوگی
ٹھیک ہے بھ جن اللہ حافظ بھ جن
اللہ حافظ
ج